وعلیکم السلام عھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان اور بھائی جان صاحب کہہ رہی ہیں آپ
ہاں سب بڑھیا اللہ تعالی کی مہربانی ہے بھائی جان
وہ تو ہے بھائی سب اللہ تعالی کی مہربانی اس کی جی کی وجہ سے ہم آج
چلو اچھا ہو گ کہ مطلب ہےا بائی جان سے چلو کچھ گفتگو ہو جائیں
وہ تو ہے بھائی جان ویسے بھائی جان آج کے تو دور میں دیکھا ہوگا آپ اپنے پیڑوں کو بہت زیادہ کاٹنے لگے ہیں لوگ پیڑوں کو کٹنے کی وجہ سے پھر کتنا ہمیں پردوشن وغیرہ اور ویسے بھی نشیل نشیلی گیس بھی نکل رہی ہیں اور تاپمان بھی بڑھنے لگا ہے پہلے سے تو
ہاں اچھی بات بولی بھائی جناب آپ نہیں کہ کہ آج کل کیا جیس سے پیڑوں کو کاٹنے سے کیا جیسے اچھی اوک آکسیجن نہیں ملتی ہے اور واتاورن دوشت ہوتا جا رہا ہے بھائی جان تو ان سے ان پہ نا بچاؤ ہونا چاہیے
آر ای سی بھی تو ٹائم پر نہیں ہو رہی دیکھا ہوگا آپ نے اپریل کے مہینے میں بھی کر کل رہا تھا سردی پڑ رہی تھی پہلے جیسا موسم نہیں رہا بھائی
ہاں آج کل کیا کیا ہے تھوڑا واتورن واتاور واورن جیسے سے ماحول چینج ہو گیا پہلے کی طر طرح جیس سمے سیم نہیں ہے بارش جیسے بھائی اس سمے میں جیسے بارش ہوگی اس سمے میں جیسے ہوگی اب آج کل تو کیا اچانک تو موسم خراب وجمن ہو جاتا ہے اس سما غلط ہو گئی بائی جان تو آج کل کیا پیڑوں کو جیسے روک تھام ہونا چاہیے پیڑوں کو کاٹنا نہیں چاہیے پیڈو ب کارنے سے رو مطلب روکنا چاہیے ہو ج کیونکہ پیڑ کاٹیں گے تو پھر آکسیجن نہیں رہے گی اور اچھا اچھی آکسیجن ن نہیں لے پائے گا تو سانس کہاں سے لے گا تو آج کل کا دور کیا بھائی جان گاؤوں میں بھی ایسا ہو گیا ہے کیک گاؤوں میں بھی پیڈ کاٹنا اسٹارٹ ہو گئی تھی ان کو روک تھام لگانا چاہیے جیسے پنچایت استر پہ جیسے جو پر جو پڑ پنچایت کے پرتیندھی ہوتے ہیں جو ان کو دھیان رکھنا چاہیے پیڑوں کو کاٹنے پر روک لگانی چاہیے اور ویسی برسات کا موسم ہے نا تو کم سے کم پرتیک کو ایک پیٹ ضر لگان چاہے اچی بجن
پھر بھی بھائی یہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بھی آپ ا ہو جو پنچات کے پرتیندھی ہوتا ہے جو سرپنچ بولتے ہیں اسے تو جو پیڑ وغیرہ ان کے پاس بھی آتے ہیں لگانے کے لیے کہ جو سرکار دوارا پیٹ دیے جاتے ہیں ن سیکٹری دوارا کے گاؤں میں پیڑ لگانے جو ندی والے ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے کنارے بہت سارے پیڑ لگاتے پھر بھی ایک بھی پیڑ نہیں دکھتا بڑے بڑے گملے والے وہاں پر پیڑ بھی لگا دیں پر دکھتا نہیں ہے
ہاں تو ان کی کیا بہ جان جیسے لگانے کا کام تو ان کا جیسے ٹارگیٹ ہوتا ہے جیسے لگا دیا مگر اس کی ان کی دیکھ ریکھ بھی نا ہونا چاہیے ناان نا کیونکہ ان کی دیکھ ریکھ رکھیں گے تبھی تو وہ ہاں اس کی دیکھ ریکھ رکھیں گے تبھی تو وہ آگے بڑھیں گے پھول لیں گے کلیں گے
یہ یہ بول رہا تھا بھائی میں کہ جیسے ہم لوگ ہیں ہمیں جیسے کہ دو پیڑ لگانے ہیں تو ہمیں دو پیڑوں کی پوری ذمہ داری لینی چاہیے کہ جیسے جے کہ پانی وغیرہ انہیں ٹائم پر دینا چاہیے تو جب تک پیڑ بڑاانا ہو جائے اس کی فل ذمہ داری لینی چاہیے بھائی ہاں بھائی توب سورج اا مانی جائےی پیڑوں کی دیکا ہو آپ نے پیڑ تو بہت سارے لگتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتے پیڑ
اب جیسے اپن اپن دیکھتے ہیں بھائی جان جیسے بارش موسم آگا مطلب آ جائے گ تو سرار کی طرف سے بھی بہت سارے پیڈ آئیں گے پنچات استر پہ بھی آئیں گے مگر ان کی دیکھ ریکھ کے لیے بھی آدمی ہونا چاہیے سرک اتنا پیسہ انویسٹ کر رہی ہے بھ جان جیسے پیڑوں کے نام پہ بہت سارا پیسہ ٹکا اٹھا رکھا ہے
وہ تو ہے ب یہی تو ہو رہا ہے کہ جیسے کہ وہ سرپنچ دوارا جو پیڑ دیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی تو جو جو گورنمنٹ جاب والے ہوتے ہیں جو بڑیا بڑیا پڑوں کو اپنے گھر کے گ لیے لے جات ہیں اپنی جان پہچان والوں کو دے دیتے ہیں وہ جو پیڑ لگانے کے لیے دیے جاتے ہیں وہاں بہت کم لگاتے ہیں وہ
وہی تو بات ہو بھائی جانا اس اس لیے تو یہ برشٹاچار کو روکنا چاہیے برشٹاچار بہت زیادہ پیل تھا گ بائی جان
یہ بات تو صحیح بولی بھائی آپ نے
ہاں تو یہ اس لیے ان کو کو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا بھائی جان کے
بھائی آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ بارش وغیرہ ہاں بھائی بولیے
ان پہ کیا برکت تو ہوگی مطلب ہے نا بھائی جان جیسے رحمت بھی ہوگی برکت بھی ہوگی مگر کچھ مطلب ان
وہ تو ہے بھائی جیسے کہ ہم پیڑ پودوں کو کاٹیں گے اور ان کی
پڑ پیڑوں کے ن پہ پیسے پیسے بٹورتے
ویسے بھی یہ بھی تو بولتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کسی کے ساتھ گنااہ کریں گے تو ہمیں جو برا کریں گے تو وہ اسی جنم میں ملنے والا یہ نہیں ہے کہ اگلے جنم کے لیے چلا جائے ساتھ ہی ملتا ہے
صحیح بات بولی بھائی جان کیونکہ اللہ تعا لا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا بھائی جان ان کی دعا ان کی ہیما نت کو دیکھ کے بہت غلط ہوگا بھ جان
یہ بات تو صحیح ہے بھائی ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ان کے لاسٹ میں جو جیون ہوتا ہے تو کتنا خراب جاتا ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
صحی بات بولی بھائی جان آب نہیں کہ کہ ان کا جیون بہت مصیبت میں رہے گا ہاں ہاں سر حی بات بولی بھائی جان آپ نے ہاں اچھی بات بولی بھائی جان
ہلو
ہاں ہاں بولیے بھائی جن آ رہی ہے آوازاں ہو جا رہی ہے
ہاں بھائی میں یہ بول رہا تھا کہھر جاؤ پہلے بارش وغیرہ بھی ٹائم پر ہوا کرتی تھی جیسے کہ فصلوں کو پانی بھی ٹائم پر دیا کر جو وارش ٹائم پر ہوا کرتی وہ پیڑوں کی وجہ سے پرکتی سے تھوڑی سی چھڑکانی کی ہے نا تو اسی وجہ سے اب پرکرتی بھی ان کی جو ہمارے ساتھ چھڑکاانی کر رہی ہے دیکھا ہوا پہلے باہر سے بھی ٹائم پر ہوا اگربھی تو اتنی گرمی نہیں تھی پہلے پیڑ پودے تھے اور جیسے کہ گرامین علاقوں میں بھی پرتیک گھر پانس پیڑا
صحی بات بائی جان
پیڑوں کو کٹوا تو دیا ہے انہوں نے کے بعد جو گرمی وغیرہ پڑی ہے تو انہیں بعد میں پچتانا پڑ رہا ہے
صحیح بات ہے کیونکہ کیونکہ ایسی کب تک چلے گی بھ جان کیونکہ کیونکہ پراک ہوا تو ہونی چاہیے نا
کبھی کبھی تو دیکھا ہوگا جتنا کولر وغیرہ سکون نہیں دیتا وہ اتنی پراکرتک آواز
صحیح بات ہے کیونکہ پرکرتی کی پرکرتی کی آواز تو پرکرتی کی ہو پرکرتی کی آواز تو سکون دیتی بھائی جان
ہوں یہ بات تو صحیح بولا بھائی آپ نے ہم تو یہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پرتیک بھائی کو پیڑوں لگانا چاہیے اور اس کی سرکھا بھی کر کرنی چاہیے جس سے کہ ہمارا واورن پرس شھ ہو جائے آکسیجن وغیرہ بھی ہمیں صح ملنے لگے
صحیح بات بھائی جان کیونکہ واتورن شدھ کرنے کے لیے واتورن شھ ہونے کے صحی بات ط بھائی بھائی جانتے کہ واتاورن شدھنے کے لیے مطلب بات واتاورن سھ کرنے کے لئے پیڑ تو لگانا لگانا پڑے گا بھائی جان کیونکہ پیڑوں کے بنا کچھ
یہ بات تو صحیح ہے بھائی ویسے بھی بولتے ہیں پیڑوں کے وغیر جیون تھوڑی ہے ہاں بھائی بولیے ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو بھائی آواز نہیں آ رہی کیا
اری آی
ہاں بھائی پتا نہیں آواز چلی جاتی ہے گا نیٹ ب ہاں وہول تو ہے بھائی جب جیسے پیڑ پودے ہوں گے تو بارش بھی ٹائم پر ہوگی تو موسم بھی کتنا اچھا ہو جاتا ہے ہلو ہلو ا ل کر ہلو ہاں بھائی ہاں بھائی یار ی آواز بولو بولو کبھی کبھی آواز اکٹ س جاتی ہے بھائی
ارے وہ میرے پاس ایک کوال آ گیا تھا یار کاٹ دیا میں نے ہ ہاں تو ایسی چیزیں ہونے من ہونی چاہیے کہ کیونکہ اللہ تعالا کو ان چیزوں پہ ان کو تھوڑا بہت رحمت مطلب برسانی چاہیے بھائی جان کیونک اچھی پرکرتی میں ا ا ہوا چے گی اچا اچھا ماحول رہے گا تو اچھی ہمارے کو آکسیجن ملے گی اور یہ پیڑ پودے جسے ایسے مطلب اچھے چیک کاربن ڈائی آسائڈ ملے گی تو اپنا ماحول دوشت نہیں رہے گا
ملے گی بھائی کاربن ڈائیکسائڈ نہیں آکسیجن شھ واتورن ہوگا ہاں بھائی
تو یہ ملے گی تو اچھا رہے گا بھائی جان کیونکہ یہ چیزیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ پیڑوں کے بنا کچھ نہیں ہے بھائی جان کے
وہ تو ہے بھائی پہلے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوا ہے جو کہ فصل کی فصل کے ٹائم جو اس سے پانی کی ضرورت ہی تب تو پانی نہیں پڑتا تھا جب فصل پکنے کے بعد جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تب پڑتا کیونکہ وہ فصل کو نش کر رہا ہے کیونکہ پرکرتی سے چھڑکانانی کی ہے اسی وجہ سے
بڑی برسائے گا ان پہ نا اللہ تعالی کی اللہ تعالی بھی ان کو دیکھتا ہے بھائی جان تو یہ اس ہے نا معاف نہیں کرے گا کیونک پرکتی سھلواڑ نہیں کر چاہیے جان
وہ تو ہے ویسے بھی تو بولتے ہیں کہ پرکرتی پرکرتی جو کہ ہماری ایک ماں کی طرح ہوتی ہے کیونکہ ہم اس سے چھڑکانی کریں گے تو پرکرتی بھی چھڑکانی کرتی ہے
ہاں بھائی جان چلو ٹھیک ہے بھائی ج ن آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں بھائی ہمیں بھی بہت اچھا لگا اور خدا حافظ بھائی ہم
آپس بھائی جان خدا ہپس
خدا